ہیلو
ہاں جی السلام علیکم
میں باہر جا رہی ہ میں چھت پہ جا کے دیکھ کے آتی ہے نیٹورک بھی کچھ سدار ہے تو اچ
سلام وعلیکم
ہیلو وعلیکم السلام وعلیکم السلام آواز آرہی ہے آپ کو میری
جی ہاں آپ کی آواز آرہی ہے اور کھانا لائی
جی جی جی جی جی بالکل کھانا لائی بنادیا اور بس کھانا باقی ہے تو بنا کے رکھ دیا ہے کی جی آج ہم نے ا یک بنگالی چھولے کی جو پھلی ہوتی ہے نا چھولے کی
ہاں
ہیلو ہاں تو اس کے ساتھ میں میں آلو ٹماٹر مرچ مسک کر کے مجھے وہ پسند ہے اس لیے
ہاں ماشاء اللہ مجھے یہ بھی بہت ہی زیادہ پسند ہے
جی جی جی
اچھا میں نا بیٹھی تھی تو میں نے میں سوچ رہی تھی ہیلو میں نہ بیٹھی تھی تو میں نا سوچ رہی کی کی کیوں نہ آج ہم پستکالیہ کے بارے میں گیفت گفتگو کریں تو کتنا اچھا رہے گا ہمارے لیے
جی بالکل آپ نے ایک دم صحیح فرمایا کہ پستکالیہ کیونکہ وہ بھی ہماری زندگی کا جو پڑھائی کرنے والے بچے ہیں یا پڑھائی کرنے والے لوگ ہیں تو ان کی زندگی کا کافی اہم حصہ ہوتا ہے پستکالیہ
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما آیا جی آپ نے اب ویسے نا مجھے تو پستکالے جانا بہت ہی زیادہ پسند ہے یا تو بہت اچھی بات ہے ویسےتو میں انڈیا ک پستکالے جانا کیسا لگتا ہے ویسے پر ڈے
جی جی جی جی مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ کتابوں میں وہ گیان ہے جو شاید دنیا میں بھی نہ ہو نئی نئی چیزیں دیکھ جاننے کو ملتی ہے پڑھنے میں ایک بار جیسے مطلب دلچسپی ہو جاتی ہے نا تو اسے اتنا اچھا لگتا ہے کہ بس وہ کتابیں ہی پڑھتا رہیں
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے ویسے نا مجھے نا پوست کالے میں سب سے زیادہ وہاں کا شانت واداوڑین وہاں بیٹھ اگر پڑھائی کرنے میں دھیان لگتا ہے جب ایک دوسرے سے پڑھائی کر دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نا ہمیں نا ہوڑ سی لگتی ہے کہ یہ پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی پڑھائی کر نی ہے تو نا پڑھائی میں بھی من لگ جاتا ہے پھر ارے ہمارا
جی جی بالکل لگن سی یہ ہوتی ہے کہ ہاں سب کو دیکھ کے جیسے پڑھنے کی ہچا ہوتی ہے جیسے کوئی کر رہا ہے نا جیسے ابھی جیسے کہ فون دیکھ کے اور فون کو چلانے کی ہچا کرتی بالکل پستکالیہ میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جب آس پاس لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھائی کر رہے ہیں تو اپنے آپ ہی من میں مطلب اسی فللینگس سی آتی ٹھیک ہے یار ہمیں بھی پڑھنا چاہیے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل اب ویسے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گھر پہ پڑھائی کرتی ہیں تو کتنا شور ہوتا ہے تو شور کی وجہ سے نا پڑھائی میں انی بدا آ جاتی ہے بالکل بھی پڑھائی نہیں ہو پاتی ہے اور پستکالیہ میں نا ہر طرح کی کتابیں اپلت ہوتی ہیں اور شانت واتاوارٹت ہوتا ہے اور نا ہماری پڑھائی بھی اچھے سے ہو جاتی ہے
جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہے کی پڑھائی بھی اچھے سے ہو جاتی ہے اور کیا ہے ایک دم سے دماغ بھی نا شانت رہتا ہے کیونکہ وہاں پہ نہ کوئی شور ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے تو ہمارا من اپنے آپ ہی مطلب پڑھائی کی طرف اگرشیت ہوتا ہے پڑھائی کرنے میں اچھا لگتا ہے وہ کتابیں ایک بار ہم جب کھول کے بیٹھتے ہیں نا تو پڑھنے میں اپنے آپ ہی دلچسپی آنے لگتی ہے اور ہم بس ایسا سوچتے ہیں کہ بس پڑھے جائیں اس کے بارے میں جاننے کے اچھک ہو جاتے ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ ا ویسے نا آپ کو کون کون سی پستکیں پڑھنا پسند کرتی ہوں آپ
جی جی مجھے سب سے زیادہ اتہاس کی پستکیں پڑھنا زیادہ پسند ہے کیونکہ اتہاس میں کیا جاننے کے لیے کافی کچھ ہے بہت زیادہ کی جیسے کہ ابھی یہ ہے راج مہاراجاؤ کی جو جرنی ہوتی ہے اور کھدائی میں جو کیا مطلب کچھ پاشاان وغیرہ وہ جو بھی ہے مورتی وغیرہ وہ کچھ جو ملتے ہیں کیا بولتے ہیں ان کو مطلب پرانی کاالپنک وستو ہے تو ان میں چیزیں جاننے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے بہت کچھ نیا اور مطلب جو ہم نے نہیں سنا یا نہیں دیکھا وہ بھی جاننے کو ملتا ہے اتہاس میں
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا اتہاس میں اور ایک جو راجنیتی وگان ہو ہے نا پالیٹیکل سائنس اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہمیں جانکاری کے لیے
بالکل پولیٹیکل سائنس بھی مطلب ایک ایسا وشے ہے جس میں ہمیں نیتاؤ کی یا جو بھی راجنیتی میں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے مطلب لوگ راجنیتی کرتے اس کے بارے میں کافی کچھ جاننے کو ملتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ ویسے نا مجھے تو نا کہانیوں کی کتابیں بھی پسند ہے ان سے کیا منورنجن کے ساتھ نا شکچھا بھی ملتی رہتی ہے کہانیوں کی کتابیں پڑھتے پڑھتے
جی محترمہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہے کہانیوں کی کتابیں تو ایسی ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے مطلب اس کا دل اپنے آپ ہی لگ جاتا ہے اور مطلب ایسا ہوتا ہے کہ وہ بس پڑھے ہی جائے پڑھے ہی جائے کہانیوں کی کتابوں سے کبھی من نہیں بھرتا تا انسان کا
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحی فرما رہی ہو جی آپ
جی جی بالکل دل دماغ میں مطلب وہی وہی چلتا رہتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ اور جانے کچھ اور جانے کچھ اور جانے یہ کہانی مطلب بڑی دلچسپ اور رومانچک ہو جاتی ہے ہم اسے پڑھتے ہیں تب
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ اب ویسے نا اچھی کتابیں ہوتی ہیں جو انسان کے وچاروں کو بہتر بنا دیتی ہیں ا ویسیے تمہاری پستکالیہ میسے جو کتابیں گھر لی جاتی ہیں تو گھر کتاب لے جانے کی سویدھا ہے
جی جی بالکل وہ جیسے ابھی ہمیں وہ جو ان کے پاس رجسٹر ہوتا ہے اس میں وہ ڈاٹا انینٹری کرتے ہیں کہ یہ ویکتی یہ کتاب لے کے گھر گیا ہے تو اس سے کیا ان کو بھی سویدھا ہوتی ہے اور ہمیں بھی سویدھا ہوتی ہے ہم واپس جا کے اس کتاب کو جمع کرا دیتے اور ہمیں جب بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو دوسری کتاب لے کے اور واپس سے اور ڈاٹا انینٹری وغیرہ کروا کے اور واپس سے لا سکتےہے تو یہ ایک طریقے سے پستکالے یہ مطلب چیزوں کو سرکشت رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے اور ہمیں آسا آسانی کرتا ہے جیسے کئی بار ہوتا ہے نا پہلے کرتے تھے کہ لوگ رجسٹر میں انینٹری کر کے چلے جاتے تھے یا پھر ایسے ہی بھول جاتے تھے کہ ہاں لے گئے ٹھیک ہے پھر کافی لوگ کیا ہے رکھنے میں کہ ہاں ٹھیک ہے رکھ دیں گے بعد میں تو پھر اس سے کیا یہ نقصان بھی ہو جاتا ہے کافی کہ لوگوں کو جو کتابیں ملنی چاہیے جنہیں ضرورت ہوتی ہے لینے کے لیے وہ بھی نہیں مل پاتی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے نا بالکل صحی فرمایا ا ویسے نا آج کل کیا ہے کہ پستکالے جاتے سمے انٹرنیٹ پر بھی نا بہت ساری جانکاری اپلبد ہوتی ہے جو جانکاری ہمیں کتابوں سے نہیں ملتی کتابوں کا کہ وہ جو جانکاری ہمیں انٹرنیٹ سے نہیں ملتی ہے اور جو جانکاری ہمیں کتابوں سے آج بھی ملتی ہے انٹرنیٹ پہ کیا جب کبھی غلط بھی بتا دیتے ہیں
جی بالکل غلط بھی ہو جاتا ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ سب لوگوں کے پاس نیٹ نہیں ہوتا ہے سب لوگوں کے پاس موبائل فون نہیں ہوتا ویسے تو آج کل کے زمانے میں اس دور میں ہر کسی کے پاس چھوٹے ہو یا بڑا ہو کوئی بھی ویکتی ہو سب کے پاس سیل فون ہے مگر پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو مطلب زیادہ دوری بنائے رکھتے ہیں ان سے انٹرنیٹ سے موبائل وغیرہ سے تو ان کے لیے کافی اچھا ہے کیونکہ موبائل میں کیا ہمارا دھیان بھکتا ہے جب ہم پڑھائی کرنے کی سوچتے تو پتا نہیں دھیان جیسے کبھی ایڈورٹائز دیکھا ہوگا آپ نے کبھی ایڈورٹائز وغیرہ آتے ہیں تو ہمارا دھیان کہیں اور ہی بھٹک جاتا ہے ہم سوچتے لے ٹھیک ہے پڑھائی ہم تھوڑی دیر بعد کر لیں گے تھوڑا سا ہم فون دیکھ لے چلا لے ہمارا ٹائم پاس ہو جائے گا یا منورنجن ہو جائے گا یا دماغ اچھا ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ہمارا ٹائم خراب ہوتا ب بس
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے ویسے نا ودارتھی کو نا پستکالے کا ادھک سے ادھک اپیوگ کرنا چاہیے اس سے کیا گیان بڑھتا ہے اور پڑھنے کی عادت ہوتی ہے وہ بھی وکست ہو جاتی ہے
جی جی بالکل آپ صحیح فرمارہی ہو محترمہ
جی ہاں ا ویسے نا مجھے نا جو پیریڈ آیا جینیوں جینیاں پڑھنا بہت پسند لگتا ہے مجھے بھی
جی جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں محترمہ ویسے کافی اہم باتیں کریے آج اپنے پستکالیہ کے بارے میں کیونکہ دیکھا جائے تو پستکالیہ ہے جو پڑھنے والے بچوں کا یا پھر کوئی بھی جیسے کچھ جانناہے یا نیا سیکھنا چاہتا ہے تو ان کی زندگی کا لوگوں ان کی ان لوگوں کی زندگی کا کافی اہم حصہ ہوتا ہے پستکالیہ
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل اب پستکالیہ ہینا کیول ودیارتھیوں کے لیے ہی نہیں بلکی سبھی لوگوں کے لیے اپیوگی ہوتا ہے ہر عمر کے لوگ وہاں جا کے ل اٹھا سکتے ہیں اب ویسے تمہارے وچار سے وچار میں ایک اچھی پستکالیہ میں کیا کیا ہونا چاہیے
جی جی بالکل اس میں سب کچھ ہونا چاہیے جیسے کہ منورنجن کی کتابیں بھی اس کے اندر ہونی چاہیے اتہاس راجنیتی اور بھگول ویسے سارے جتنے بھی مطلب کسی کی جیونی ہے جتنی بھی کچھ چیزیں ہیں جو جاننے کی ضرورت ہے وہ ساری پستکیں پستکالیہ میں ہونی چاہیے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے جو ویکتی نا پڑھنے کا سوب رکھتا ہے اس کے لیے نا پستکالیہ کسی جنت سے کم نہیں ہوتا ہے
جی جی بالکل کیونکہ سبھی پرکار کے لوگ سبھی الگ وچاروں کے لوگ سبھی مطلب جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو سبھی کے وچار الگ ہوتے ہیں کوئی کس چیز کا اچھک ہوتا ہے کوئی کس چیز کا تو سبھی کے وچار بھی الگ ہوتے ہیں تو پھر اسی طریق سے طریقے سے مطلب مطلب پستکالیہ میں الگ الگ سنگگرہالیہ کی یا الگ الگ چیزوں کی سب کی پستکیں ہونی چاہیے تاکہ جس کو جس چیز جس پستک کی ضرورت ہو وہ پستک وہاں اپلبدھ ہو
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا آ جی آپ نے مجھے نا آپ سے پستکالیہ کے بارے میں گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
جی ماشاء اللہ آپ سے بھی مجھے محترمہ گفتگو کر کے اس بارے میں کافی بھی اچھا لگا ٹھیک ہے خدا حافظ
جی اللہ حافظ